ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی ماشاء اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں ہمارے یہاں پے کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نہ ہم سبھی لوگ چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا ہمارے یہاں پے بھی ایسا ہی موسم ہے ابھی تو بہت ابھی ٹھنڈا گرم ہو رہا ہے موسم کبھی بارش ہو جا رہی کبھی دھوپ نکل جاتی ہے بس ایسا ہی چل رہے ہم بھی یونہی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سوچا چلیے آپ سے گفتگو کر لی جائے تھوڑی
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح سوچا آپ نے ویسے کھانا لائی
جی
کھانا لائی
ہیلو
یے بول رہی ہیں اور کھانا پکالیا آپ نے
جی بس اب یہی پک رہا ہے کھانا بیٹھے ہوئے تھے اب جائیں گے پھر کھانا پکانے کا کام کریں گے آپ کے گھر پے پک گیا کھانا
جی ماشاء اللہ میرے گھر سے کھانا پک بھی گیا آج میری امی جان نے جلدی پکا لیا تھا ورنہ میں تو
چلیے چلیے اچھا ہے چلیے تو اب ہمیں یے بتائی ہے اب کو کیسی جگہیں پسند ہے گھومنے پھرنے میں مطلب آپ کو کیسی جگہ جانا پسند ہے
جی ماشاء اللہ مجھے نا گھومنے پھرنے میں مجھے تو کشمیر جانا پسند ہے وہاں کے نظارہ وہاں کی بادیاں وہاں کی جو سندر سندر پہاڑ وغیرہ دکھتے ہیں مجھے بھی بحد ہی زیادہ پسند ہے
جی وہ تو ہے اور آپ کو کیسی جگہیں پسند ہیں مطلب جیسے پہاڑوں والی یا ندیوں والی یا کیسی
جی ماشاء اللہ مجھے نا جس جگہ نا زیادہ جھرنے ہوتے ہیں نا ایسی جگہ مجھے بےحد ہی زیادہ پسند ہے
چلیے بہت خوب ہمیں بھی ویسے ہمیں تو پہاڑوں والی جگہ زیادی پسند ہے مطلب پہاڑوں کی کیا ہوتی ہے ہوائیں بہت زیادہ تروتازہ ہوتی ہیں وہاں جا کر ہمارا من بہت زیادہ ہی مطلب خوش ہو جاتا ہے وہاں جا کر ہمارا من اس وجہ سے ہمیں نا پہاڑوں جیسی جگہ بہت زیادی پسند ہے اور کشمیر تو صحیح میں ان شاء اللہ بہت خوبصورت جگہ ہے
جی ہاں انشاء اللہ مجھے بھی نا کشمیر تو میں ایک بار گئی تھی اپنی باجی کے ساتھ میں گئی تھی باجی گئی تھی میری اور میری امی جان گئی تھی وہ نا میں ایک بار گئی تھی تو میرا نا وہاں سے آنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا اگر میں گھر پے آ بھی گئی تھی میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل تو وہیں پے رہ گیا ہے
جی ایسے تو کشمیر ہے ہی ایسی جگہ اتنی خوبصورت کی مطلب کوئی انسان ایک باری وہاں چلے جائے تو پھر تو اس کا آنے کا من ہی نہ ہو بالکل بھی
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا مجھے نہ باقی جھرنے پہاڑ ہریالیا اور وہاں کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کشمیر
جی واے اتنی خوبصورت مطلب پورا ہرا بھرا جگ وہاں کی جگائیں پوری ہری بھری رہتی ہیں وہاں نی سندر وادیاں رہتی ہیں وہاں کا کھانا پینا وہاں کی پہننے اڑنے کے مطلب سارے طریقے سب ہمیں بہت زیادہ پسند ہے وہاں تو کشمیر کا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل آں ویسے نا میں میں بھی نا ابھی پلان بنا ہی رہی تھی کی میں سفر پر جاؤں تو میں نا اب کی بار کشمییر ہی جاؤں تو اچھا
جی جی کشمیر تو بےحد خوبصورت جگہ ہے انشاء اللہ ہم بھی س ہم بھی سوچتے ہیں کی ہم بھی جائیں گے کسی دن ہمیں تو بہت پسند ہے کشمیر جیسی جگہ پہاڑوں والی جگائیں ہم نے بھی سوچ رکھا ہے کی ہم بھی کشمیر جائیں گے کسی دن ضرور
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل بالکل چلنا ہم نا ساتھ میں چلیں گے آپ بھی اپنے سوہر کو پوچھ لینا پوچھ لینا اور میں نے تو اپنے سوہر کو پوچھ لیا انہوں نے تو ہاں کر دیا ہے کی اپنی جو با بڑی بات وغیرہ ہے ان سے پوچھ لینا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا باجی میں بھی آپ بھی چلنا ہمارے ساتھ
جی جی ضرور جائیں گے انشاء اللہ ہم بھی اور بتائیں کیا چل رہا اپنے گھر پہ ابھی سب خیریت سے ہے
جی ماشاء اللہ میری گھر پر سب خیریت ہے میری امی ابو بس کھان ا پینا کھا کے فری ہوکے بس نا ہمارے یہاں پہ کیا لائٹ چلی جاتی ہے آٹھ بجے جاتی ہے ساڑھے نو بجے آتی ہے
اب گرمیوں کے موسم میں تو ایسی لائٹ وغیرہ جاتی ہی رہتی ہے تھوڑی بہت او کیا ابھی بارش کا بھی موسم آ گیا ہے تو تھوڑی آندھی طوفان چلتی ہے تو لائٹ تو ترنت سے کاٹ دیت ے لائٹ والے
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل یہ تو نا آپ نے بالکل صحیح فرمایا ترنت کاٹ لی ہے اور گرمیوں میں نا اتنا پدھوشن پھیل جاتا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ یہ نوٹنکی کرتی ہیں لائٹ والی جیسے نا میرے ویسے میں نے تو نا کشمیر جانے کے لیے نا میں نے تو اپنا سامان بھی پیک کر لیا ہے کشمیر جانے کے لیے میں نے تو دبا پانی کی بوتل نئے نئے کپڑے اور نا نئے نئے کپڑے پانی کی بوت ل دوائی دوائیاں بھی رکھ لی ہیں میں نے تو ساتھ میں اور نہ میں سوچ رہی تھی ساتھ میں کیمرا لے کے چلیں تو کیا کتنا اچھا رہے گا ہمارے لیے کیمرہ فوٹو وغیرہ لیتے ہیں نا تو یادیں ہوتی ہیں جو ہماری تازہ بنی رہتی ہیں
جی جی مطلب وہاں جا کر ایسا ہوتا ہے کہ تو کشمیر جگہ ٹھنڈی بہت رہت تی ہے وہاں تو وہاں اس اس حساب سے ہمیں وہاں کے کپڑے وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں کہ ہمیں مطلب وہاں ہم سیف رہے اچھے سرکشت سے رہے ہمیں ہماری طبیعت وغیرہ خراب نہ ہو وہاں جا کر
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح
اور آپ کو سفر کیسا کرنا پسند ہے ٹرین سے یا مطلب جیسے کار سے کس طرح سے آپ کو سفر کرنا پسند ہے
جی ماشاء اللہ مجھے نا ٹرین سے سفر کرنا پسند ہے ٹرین سے بہت بہت اچھا لگتا ہے مجھے سفر کرنا اور راہ
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ٹرین سے سفر کرنا تو ہمیں بھی بہت پسند ہے مطلب ایسا ہے کہ ہم ٹرین سے سفر کرتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے وہاں ٹرین سے اتنے اچھے اتنے خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ٹرین میں اتنے سارے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں نئے نئے اور کیا ہے نا ٹرین میں ایسے روز روز جانا بھی نہیں ہوتا ہم سال میں ایک بار دو بار چلے گئے تو چلے گئے کہیں دور ہمیں بہت بہت زیادہ پسند ہے ٹرین میں سفر کرنا
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ویسے نا تمیں جھر نہیں دیکھنا
میں سفر کرنا پسند ہے کیونکہ ہمیں نہا ایسا ہے کہ ہم کو سب چیز دیکھتے جانا مطلب پورے نظارے پوری وادیاں باہر جتنے نظارے دکھ ٹرین سے ہمیں سب کچھ دیکھتے ہوئے جانا سفر کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور کار وغیرہ سے کیا ہوتا ہے اتنے بیٹھنے میں بھی اتنا ہمیں مطلب ہو نہیں پاتا ہے اور کیا ہے پھر ہم اتنی اچھے سے سب چیز دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں اور ٹرین سے نا الگ ہی نظارہ ہوتا ہے بہت
جی ماشاء اللہ بلکل بلکل صحیح فرمائی ہو جی آپ ایسے نا آپ کو جھرنے دیکھنا کیسا لگتا ہے
ہمیں تو جھرنے دیکھنا بھی بہت پسند ہے پر ابھی ایسا ہے کہ بارش کا موسم آ رہا ہے تو پھر جھرنے دیکھنے جانا ہمارے لیے اتنا زیادہ بھی اچھا نہیں ہو پائے گا مطلب صحیح نہیں رہتا اس موسم پہ اسی وجہ سے ہم نہیں سوچ رہے کہ جھرنے وغیرہ کی طرف جائیں ہم سوچ رہے ہیں کہ کہیں اچھی ٹھنڈی جگہ جائیں کہ جہاں ابھی اور اچھا زیادہ موسم ہو
جی ماشاء اللہ بلکل ویسے نا مجھے تو چڑھنے دیکھنا بے حد ہی زیادہ پسند ہے وہاں کا بہتا ہوا پانی
جی جی بلکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اور جھرنے وغیرہ ہوتے ہی اتنے خوبصورت ہے کہ انہیں دیکھ کر من اتنا زیادہ مطلب منہ ہو جاتا ہے کہ اب وہاں سے جانے کا بلکل من نہیں کرتا اتنی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جھرنے والی مطلب ہمیں تو اتنے زیادہ پسند ہیں ہمیں تو ایسا ہے کہ ہم ہر سال گھر سے باہر کہیں ایسے جگہ گھومنے جائیں جہاں جا کر ہمارا من بلکل تر و تازہ ہو جائے جہاں سے واپس آنے کا بلکل من ہی نہ کرے
جی جی جی بلکل ویسے نا میں اس کہ ہم سفر پہ جائیں گے نا تو کھانے پینے کے لیے نا کچھ جو کھانا خراب نہ ہو ایسی چیز ہے تو ہم گھر سے ہی پکا کے لے چلیں گے جیسے
جی وہ تو ہم گھر سے ہی پکا کر لے جائیں گے کیونکہ ہمیں نا باہر کا کھانا اتنا ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے
جی ماش
اور آج کل چیزیں اتنی اچھی بھی نہیں آتی ہے باہر سے
جی جی بلکل اپن نا ایسے چیزیں لے چلیں گے جیسے کہ میرے سور بول رہے تھے کہ گاجر کا حلوا راستے میں خراب نہیں ہوتا ہے سردیوں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ گاجر کا حلوہ تو بالکل خراب نہیں ہوتا ہے
اور بیسن کے لڈڈو وغیرہ اور نا کچھ چپس وغیرہ پاپ وغیرہ بھی
پھر باقی تو ہم وہاں جا کے کری ہمیں وہاں کی چیزیں نہیں نہیں ہمیں ان کا انہیں بھی ٹرائی کرنا ہے کہ وہاں کے کھانے وغیرہ سب کیسے ہوتے ہیں بس ٹرین کے سفر تک کے لیے ہمیں لینا ہے جو لینا ہے ساتھ میں
جی جی بالکل ویسے نا میں نے سنا تھا میری باجی بتاری تھی کہ وہاں کا کھانا ہوتا ہے نا وہ بےحد ہی جیادہ سوادشٹ ہوتا ہے
جی یہ تو میں نے بھی سنا ہے ہمیں وہی کھانے کا بہت شوق کہ مطلب وہ کشمیری جوڑے جو وہ پہنتے ہیں وہ پہننے کا اور جو وہاں کے کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھانے کا ہمیں ساری چیزوں کا بہت شوق ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل
چلیے انشاء اللہ ساتھ میں ضرور جائیں گے آپ بتائیے گا ہمیں کال ضرور کیجیے گا
جی ماشاء اللہ میں نہ آ جاؤں گی جب آپ کو کال ضرور کروں گی اور ویسے نا آپ پر جائے تو نا آپ کیمرہ ساتھ میں ضرور لے کے چلنا
جی جی ضرور ضرور ہمیں کیونکہ وہاں تصویریں بھی تو لینی ہے خوب اچھی اچھی
جی ماشاء اللہ بالکل جو یادیں ہوتی ہیں نا تو وہ تازہ بنی رہتی ہے تصویر وغیرہ کو دیکھتے رہو یاد
آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا خدا حافظ
جی